وعلیکم السلام
جی آپ کیسے ہیں خیرت سے
جی میں خریت سے ہ الحمد للہ آپ آپ سناو آپ کیسے ہو
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے گھر میں آپ کے سب ٹھیک ہے نا
گھر میں سب ٹھیک ہے
اور سنائی کیا ہو رہا ہے آج کل
آج کل بہت اچ گرمی بہت ہے
بہت زیادہ بہت زیادہ سری نگر میں بہت زیادہ گرمی ہے
ہاں جی
آپ پوچھیے مت آگ جیسی لگ رہی ہے
ہاں اسی پر ہم بات کریں گے اسی موسم پر بات کریں گے گرمی میں کیا کرنا چاہے کیسے اپنی لائف گزارنی چاہے تاکہ صحت بھی اچھی ہو جائے پانی زیادہ لینا چاہیے
ہاں صحی بات ہے گرمیوں میں خاص کر جو ہے نا ہاں زیادہ تر انسان کو گرمیوں میں مجھے لگتا ہے گھومنا بھی چاہیے نا
گھومنا تو چاہے لیکن ہلی اسٹیشن پر جہاں مطلب
ہاں ہلی اسٹیشن پہ ہاں جہاں پیڑ پودے ہو ہریالی ہو پانی ہو
ارے میں وارن کرنا چاہیں اگر کوئیش کسی کا مطلب بی پی زیادہ ہوتا ہے کوئی شوگر ڈائبٹیز پیشنٹ ہوتا ہے ان کا خیال رکھنا چاہے ان کو اس کے بارے میں بھی اویئر کرنا چاہے کہ کیسے آپ کو نک نکلنا چاہیے دھوپ میں
ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب صاحب کا ایڈوائس لینا چاہے کہ پیشنٹ کو کیسا رہنا چاہے ہاں اور جو نارمل جو ہوتا ہے الحمد للہ ہماری طرح ان کو بھی مطلب خیال رکھنا چاہے زیادہ سویلنگ بھی نہیں ہونی چاہیے
سحی بات ہے
اس لیے پانی کا اور واٹر میلان کا یوز اچھی طرح سے کرنا چاہیے
مجھے لگتا ہے کہ خاص کر جو ن انسان جو ہے نا ٹھیک ٹھاک انسان ہے
ہاں جی
اس کو کم سے کم جو ہے نا اگر وہ گرمی میں نکل بھی جائے گا کام تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ روزمرہ زندگی ہے نا کیونکہ کمانا بھی ہے گھر بھی چلانا ہے اگر وہ کام کرے گا تو تو ساتھ ساتھ پانی کا ہے نا
لیکن ہم ہم تو ان ایمپلائمنٹ ہیں ہم کو مطلب ٹائم ملتا ہے
جی جی میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں لوگوں کو چاہیے کہ جو کام کر رہے ہیں کم سے کم پانی ساتھ رکھا کرے گلوکوز کا استعمال کریں لیمبو پانی کا استعمال کریں ہے نا ا لاسٹ ٹائم میں جی میں لاسٹ یہاں کھیرا بھی رکھنا چاہیے لاسٹ ٹائم میں اصل میں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں دکھا رہے تھے کہ ایک تو ہوتا ہے نا جیسے ہمارے یہاں نکلتا ہے پودینہ
ہاں پودینا
کچا پودینہ جو ہے اس کو میلٹ کر کے کہ اس کے ساتھ لیمبو ڈال کے تھوڑا سا نمک ڈال کے اور تھوڑا کچھ جیسے برف وغیرہ
بالکل
وہ ڈالنا چاہیے پھر اس کو چھانی میں چھاننا چاہیے
ہاں
پھر اس کو اس کو اس میں پانی پینا چاہیے اس کا پانی پینا چاہیے شریر ایک دم بڑھیا رہتا ہے اس سے ڈاکٹر بھی اس پ اس کے لیے کہتے یہ لینا چاہیے اچھی چیز ہے
ہاں بائی جان آپ نے اچھی بات کی ہم ایسی کہ نسخے کو آزمائیں گے گھر والوں کو بکائیں گے لیکن پہلے ہم کو ڈاکٹر سے ایڈوائس لینی چاہے
یہ ڈاکٹر ڈاکٹر نے بھی یہ مشورہ دیا ہے ڈاکٹر کہ یہ اچھی چیز ہے گرمیوں میں اس کو لینا چاہیے
وہ تو ایکسپورٹ ہوتے ہیں خدا ن خواست کوئی سائڈ افیکٹ نہ ہو جائے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے پھر ہم کو اس اس کو فارورڈ کرنا ہوتا ہے
ہاں پھر آگے بھیجنا چاہیے دوسروں کو بتانا چے تو اور خاص کر تو جو ہے نا اس میں گلوکوز لوگ زیادہ کیونک پسیینہ میں بس بیٹھا ہوں گھر پہ
ہاں میں بھی اس وقت بالکل گرمی میں ہوں اب میں نے درخت کا سایہ لیا ہے درخت کے نیچے بہت اچھی ٹھنڈی ہوا فیل ہوتی ہے
میں میں بھی پارک میں ہی ہوں چھاؤوں میں ہی بیٹھا ہ ابھی کبھی کبھی کبھی جو ہے نا ہوا کے لہر آ رہی ہے نا تو اچھا اچھا اچھا محسوس ہو رہا ہے
بالکل بالکل یہی تو یہ تو گاڈ گفٹ ہے ہمارے کشمیر کے لیے
ہاں یہ تو اللہ تعالی نے ایک ا یہاں کا جو مانسون ہے ہوائیں ہیں اور کبھی کبھار جب تھوڑی سی اگر بارش پڑتی ہے تو ایک اچھا سا جو ہے نا ہوا بھی ہوتی ہے ٹھنڈ جیسی بھی محسوس ہوتی ہے ہاں بیچ بیچ میں بارش ہو رہی ہے اللہ کا شکر ہے مگر باہر کے جو ہے نا ریاستوں میں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے لوگ پریشان ہیں
ہاں لوگ پریشان ہیں میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا جو پیشنٹس لوگ ہیں ان کو بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے
ہاں اور میں آپ کو بتا دوں لوگ جو ہے نا پنکھے کے ہوا زیادہ رہ رہے حالانکہ وہ شریر کے لیے اچھا نہیں ہے ہے نا مجھے لگتا ہے صبح شام کم سے کم انسان کو ٹہلنا چاہیے یہ صحت کے لیے زیادہ اچھا ہے گرمی میں زیادہ تر اس کا خیال رکھنا ہے
بالکل ایکٹیو اپنے آپ کو لگانا چاہے اور گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں نصیحت کرنی چاہے ہاں آج کل تو گرمی بہت ہے ہاں صبح جب ہم نکل گے اس وقت ٹھنڈ
ہوا موسم ٹھنڈ ہوتا ہے
کسی کو یہ بات کہنی چاہیے ہاں بالکل
آج کل میں آپ کو بتا دوں لوگ جو ہے نا موبائل کا استعمال جو زیادہ کر رہے ہیں نا وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں موبائل کی وجہ سے
ہاں ہاں
ان کو ان چیزوں میں وقت نہیں لگ رہا حالانکہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے بہت سے لوگ تو موبائل سے کام لے رہے ہیں مگر کچھ لوگ ہیں نا اب گرمی میں بھی ایک جگہ موبائل لے کے بیٹھے ہیں اوپر پنکھے کی ہوا لے رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ جسم کے لیئے جسم کا بھی ایک حق ہے
بالکل
جسم کو بھی کبھی کبھار جو ہے نا اس کو تو ہے نا ریسٹ دینا چاہیے خاص اگر صبح کے وقت میں ہے نا صبح ٹہلنا چاہیے تھوڑا بہت انسان جو ہے نا پیٹ کی چھاؤوں میں یا ہریالی میں بیٹھے گا تو جسم کے اندر جو ہے نا اچھی اچھی تازہ تازہ ہوا چلی جائے گی
ہاں بالکل
آکسیجن ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے
سائکلنگ کرنی چاہے رننگ کرنی چاہے جس سے مطلب کہ ہم کو فائدہ ہو سکے اور اوروں کو بھی اس کے بعد بارے میں اویئر کرنا چاہییں
ہاں صحیح بات ہے آپ کی اور جانا چاہیے ندیوں میں ہے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے جہاں جو ہے نا پانی تیز بہتا ہے وہ وہاں پہ پھر ہمارے یہاں ایک ہے ایک اللہ نے ایک بہت بڑی ہمارے یہاں کرم فرمایا ہے کہ یہاں جیسے ہم کہتے وہ ناگ کوئی پہاڑی ہوتی ہے وہاں سے پانی جو ہے پہاڑ سے نکلتا ہے وہ بہت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے ہے نا نہانا چاہیے ہے نا
کال ان پرروسیس
یعنی بہت فائدہ ملے گا ان چیزوں سے ہے نا اور ہمیں پیڑوں کا خاص کر خیال رکھنا چاہیے ان کو پانی دینا چاہیے صبح صبح اور وہ بھی ہریالی میں رہتے ہیں اس سے ہمیں خود کا نفع ہے جب ہم کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں وہ لیتے ہیں وہ ان کے لیے ضروری ہے اور ان سے جو آکسیجن نکلتا ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے
بہت ضروری ہے ہم ایک دوسرے پر ہاں ڈپینڈ ہوتے ہیں
ہے نا یہ اوپر والے نے سارا نظام جو بنایا ہے ایک دوسرے پہ رکھا ہوا ہے پیڑ پیڑ اس دنیا میں رکھے ہوئے ہیں ہے نا پہاڑ ہے پتھر ہے ندیاں ہیں پانی ہے
ہاں
یہ ساری چیزیں انسان کے لیے رکھی گئی ہے انسان کو چاہیے قدرتی طور ان ش کو استعمال کرنا چاہیے
صحیحیح اور ایک بات ضروری ہے اس کا خیال رکھنا چاہے گرمیوں کے دنوں میں کھانا سویرے سویرا کھانا چاہیے شام کے وقت جب مطلب ہم کھانا اکثر لیٹ اورس میں کھاتے ہیں دس بجے گیارہ بجے ہم کو چاہے آٹھ نو بجے کھانا لینا چاہیں تاکہ ہم ارلی مارننگ
ہاں جتنا جلدی انسان صبح اٹھے گا نا اتنے انسان کے صحت کے لیے ٹھیک ہے آج کل ہم لوگ جو ہے نا دیر تک موبائل دیکھتے ہیں پھر صبح لیٹ اٹھ جاتے ہیں پھر اسی طرح اٹھ کے پھر نکل جاتے ہیں یہ ہمارے شریر کے لیے بہت نقصان دہ ہے
بہت نقصان دہ ہے
جی تو ہم لوگوں کو جو ہے نا دوسروں کو اس بات کو بتانا چاہیے الحمد اللہ ابھی دیکھو نا ہوا آ رہی ہے نا بہت اچھا سکون محسوس
یہا بھی ہوائائی بہت اچھی آہی
ہاں جی تو کیا ارادہ ہے آپ گھومنے کا ارادہ ہے
ہم میں کیا میں نے ایک میں نے ٹائم ٹیبل بنایا ہے میں صبح سویرے اٹھتا ہوں پھر سائیکلنگ پہ جاتا ہوں
اچھی بات ہے
ہاں اس کے بعد میں تھوڑا رن کرتا ہوں پھر چائے وغیرہ چائے سے پہلے پانی پیتا ہوں تقریبا ایک لیٹر پانی ہاں ایک لیٹر پانی پیتا ہوں صبح سویرے پھر جب چائے پیتے ہیں اس کے بعد تھوڑا بہت اسٹڈی کرتے ہیں ایک دو گھنٹے اور پھر موبائل اسکریننگ کرتا ہوں ایک گھنٹہ خالی شام کے وقت میں اوائڈ کرتا ہوں یہ ساری سکریننگ وغیرہ ٹیلی ویژن موبائل اس وقت میں جم جاتا ہوں
اچھا یہ صحت کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں یہ اچھا ہے آپ کے لی آپ نے شیڈول اچھا
ہاں میں نے شیڈول بنایا ہے ٹائم ٹیبل بنایا ہے میں نے ٹائم ٹیبل کے مطابق میں چلتا ہوں لیکن تھوڑا بہت دو تین بجے نیند آ جاتی ہے
ہاں اچھا ہے وہ اچھا ہے جو آدمی صبح سویرے اٹھ کر نا دن دو پیر کے کھانے کے بعد وہ اچھا ہے
ہاں پھر نیند آ جاتی ہے ایک دو گھنٹے نہیں ایک دو گھنٹے ہاں ہر ہم کو وقت کی قدر کرنی چاہیے ہر چیز کا اپنا اپنا حق ہوتا ہے
ہاں صحی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو اس کا اس کو بتانا چاہیے کیونکہ انسان کے لیے اگر صحت ہے تو سارا کچھ ہے
ہاں بالکل بایا آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے ہم جب اسکریننگ کرے اس وقت بھی ہمیں ایسی باتیں شیئر کرنی چاہیں ہم پوسٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ہم کو ایسے پوسٹ کرنے چاہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے فائدہ مل جائے آپ نے ایک اچھی بات کہی ہے ہم کو اوروں کو بھی بتانا چاہے سوشل میڈیا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے ہم کو لوگوں کو اوئر کرنا چاہیے ایسے ایسی باتیں بتانی چاہیں جیسے ان کو زندگی میں فائدہ ہو جائے اور ان کی صحت اچھی رہ جائے اور سوسائٹی بھی اچھی طرح سے رہے
خاص کر ہمیں جو ہے نا گرمیوں میں اپنا خیال زیادہ رکھنا ہے جیسے آپ نے بتا آیا پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے ڈاکٹروں سے جو ہے نا مشورے لینے ہیں اس کے مطابق اپنی صحت کا تیار رکھنا ہے تو جب ہم دوسروں کو بھی بتائیں گے خود بھی پاابن ہوں گے تو دوسرے بھی دیکھ کر اس کو پاابن پبنی کر لیں گے آپ سے آپ آپ سے لگ کر بہت جو ہے نا آپ سے جو بات کی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے انشاء اللہ اگر پھر کوئی موقع ملا ہے نا تو ان شاء اللہ میں بات کروں گا کیونکہ ابھی میرے کو بھائی بلا رہا ہے تو انشاءلہ آپ سے اور بات ہو جائے گی انشاء اللہ وہاں سے کام دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے تو
اوکے اوکے شکریہ اللہ حافظ